السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہیں بس میں بھی ٹھیک آپ سنائیے
اورجم عالم چلے
بی ا چلو نر وعلیکم السلام اور سنائ آپ ٹھیک ہے اچھے سے بت شکریہ آپ سنیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک جی جی بالکل جی بالکل میں بھی ٹھیک ٹھیک جی ساریے ٹھیک تو مجھے آپ بات بولیے
ہاں ہاں بولیے بولیے آپ
کھائے والے کب سے بن گئے
بس یہی دو تین دن سے
جی آپ کی تو شکل مٹھائی والے جیسے نہیں ہے آپ کی شکل تو ایک بہار جیسے ہے
ہاں ہاں وہ تو میں ہوں میں اتنا کیوںٹوں کیا
جی بالکل بالکل بہاری تو آبپ پہلے سے ہی ہے
اچھا ایک بات بولیے اب آپ کی مما کو ہوئی فرق
جی ان کی جو طبیعت تھی ان کی جو نا ساز طبیعت تھی اس پہ تھوڑا رحم کر دیا گیا ہے خداان اللہ نے رحم کر یا اس پہ اب تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو اس کو ہم ذریعہ تو خدا کا ذریعہ جو ہم بل بول رہے ہو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو اس کو طربیعت کی جو جانکاری ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی آہستہ آنے والی زندگی آرام اور چین سے گزارے
ہاں میں نے ایسے بولنے کے لیے نہیں بولا تھا میں نے طبیعت بولنے ج بر
جی میںسے تو طبیعت جو ہوتی ہے وہ انسان کی ہمیشہ اچھی رہنی چاہیے کیونکہ جو انسان کی طبیعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کیا رہنی چاہیے
اچھی رینج
جی بالکل بالکل تو آپ ایک کام کریے آپ ادھر سے بھی بات کرے اور میں آپ کو ادھر سے سمجھاتا رہوں گا تاکہ آپ کو جو ہے آپ کو سمجھ آئے اچھے سے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
تو مجھے آپ بولیے جو آپ کی جو مٹھائی کا دکان ہے وہ کیسا چل رہا ہے
آج کل مندی چل رہی ہے آج کل آج کل کوئی نہیں کھا رہا ہے میٹھا پت ہے آج کل ہے نا بہت گرمی
جی آپ تو بہت غاتاز بول رہے ہو میں تو کل ہی گیا تھار پانچ رس گلے کے ڈبے میں نے تو ایک ہی منٹ میں ترلی تھے
ہاں پیسے بھی کہاں دے آپ نے اس لیے میں یہ میں نقصان بھی جا رہا ہوں نا
جی پیسوں کی بات ہم نے کی بائی ہم نے بولا مٹھائی تو کیسا دکان چلا ہے مٹھائی لے رہا ہے کوئی
اچ ہاں لے تو بہت رہے لیکن پیسے کے بغیر
اچھا ویسے آپ کو تو بےوقوف ہو آپ کو پیسوں ہی پہلے بغیر مٹھائی دینی ہی نہیں چاہیے میری تو الگ بات ہے میں آپ کا تو الگ ہوں آپ کا عزیز و قربان مہربان دوست ہوں آپ کا میں اسی لیے آپ کو میری الگ بات ہے وہ دکان ہی میری وجہ سے آپ کو ادھر پہ ملا ہے
ہاں یہ بھی صحیح بات ہے اگر آپ نہ ہوتے کہاں میرا دکان ہوتا کہاں میں لا سوٹ سے
ابھی آپ کہاں پہ کیا کر رہے ہوتے
ہاں کہاں میں بھی ہوتا آپ کی وجہ سے میرا سارا کیریئر
جی جی جی جی ختم نہیں ہو گیا بن گیا ایسا آپ کہنا چاہ رہے ہوں گے
ہوں ہ
جی تو مجھ آپ بولےپ زندگی ہے وہ آپ کی جوانی کی زندگی کیسے گزری اور آپ اپنے بڑھاپے تک ابھی تک کیسا آ اپ نے زندگی کا اپنا مزہ چکھایا مزہ اٹھایا
چکھا ہاں میں نے اپنی زندگی کا بہت ہی مزہ اٹھایا
جی ویسے تو غلط بات ہے بولنا زندگی کا مزہ نہیں اٹھانا چاہیے زندگی کو ایک سب سے انجوائے کرنا چاہیے اچھا اچھے سے مزے اس کے لطف اٹھا چاہے مزے اٹھانا ایک اچھی بات نہیں ہوتی ہے
ہاں ج انی باتوں کا میں آپ کا عادی ہو گیا ہوں آپ کی ان باتوں کو سننے کی لت لگ گئی ہے آپ کو آ رہی ہے
ج انسان گو جو لت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کسی گندی چیز کی لگتی ہے لیکن میں اتنا بہترین ہوں اتنا اچھا اچھا ہوں کہ میری کسی لات کو لگ ہی نہیں سکتی ہے
ہاں مجھے آپ کی باتوں کو اتنا سن کے اتنا رور آپ ہے اتنا سرور آتا ہے میں کیا بولوں آپ کو ا
بو دیے
ہاں
اب مجھے بولیے کہ آپنی تندرستی حاصل کیجیے میں نے آپ کو پرسوں اس کے فائدے آ بولے
ہاں بہت ہی تندرست حاصل کیا اب میں ہوا میں اٹنے لگا ہوں چھ سیکنڈ کے لیے
ج سج وہ
ہاں
او ہوو آپ تو بہت ہی مفید انسان بن گئے طاقتر انسان بن گئے گ آپ جلد ہی چڑھ کر بہت ہی بزرگ نیک بزرگ بنیں گے
ہاں لہذا مجھے آپ سے کچھ کسی بارے میں کچھ بات کرنی تھی جی آپ آپ کے پاس وقت ہے
پہلے میں آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں جو تندرستی کا فائدہ ہے
ہوں
میں بچپن سے تندرستی کرتے آ رہا ہوں جو تندرستی ہوتی ہے وہ انسان کے جم کو تر و تازہ رکھتی ہے کیا رکھتی ہے
ترو تازہ رکھتی
بے شک تو جب وہ تر و تازہ رکھتی ہے تو تو انسان جو ہوتا ہے وہ اپنا پورا مکمل دھیان تندرستی پر رکھتا ہے اور اپنے کچھ بھی خیال اتر اتر نہیں جاتے ہیں اس کے تو فائدہ ک ہم جائے تندرستی سے کہ اگر آپ کو میں بولوں گا کہ اگر آپ اپنے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے یا پھر کوئی بھی چیز پٹی رکھے آپ کو آ اس پٹی کے آر پر آپ دیکھ سکتے ہیں
ہاں
دیکھ سکتے
ہاں
اچھا میں نہیں دیکھ سکتا ہوں اس کو بول اس کو بولتے ہیں تندرستی کا فائدہ
اچھا مجھے آپ سے کچھ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی کیا آپ کے پاس ابھی وقت ہوگا مجھے گفتگو کرنے کے لیے ہاں اب تو فری انسان ہے آپ کو کیا ہے
جی میں تو اپنے دوست دوستوں کے لیے وقت نکالتا ہوں
میں میرے دوست کو ایک مسئلہ ہو گیا ہے کیا
جی بالکل مسئلہ ہو گیا ہے
اس کو لانا ہے فون کیا لانا ہے
جی بالکل اس کو فون لانا ہے
ہاں اس کو لانا ہے پانچ ہزار میں ایک فون اینڈرائڈ فون
جی بالکل
ابااب کپنے اب آپ کرپیا کر کے تھوڑا سا آپ مجھے سجیسٹ یہ کون سا فون لائے گا وہ تاکہ میں اس کو معلوم کر سکوں آپ کون سا فون لا
پہلی ہی بات کہ جو میرے بائی کو فون ہے نا
ہوں
وہی فون مجھے مل رہا ہے ادھر دکاندار دے رہا تھا پرسوں ساڑھے چار ہزار میں
کون سا نوٹ فائیو پرو
جی بالکل
وہ تو م اب بہت
جی جی پرانا تو ہو گیا ہے لیکن اگر آپ کو کام کرنا ہے تو اس سے کام کر سکتے ہے آپ
لیکن کام کرنے کے علاوہ اس کو بہت ساری چیزوں میں اس کو ملوث کرنا ہے جیسے فری فائر کھیلنا ہے اس کو تو اور تھوڑا سا گیمس کھیلنا ہے آپ گ آیا سمجھ
جی بالکل لیکن آپ کو میں بات کہ رہا ہوں کہ جو آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں اگر آپ کو لانا ہی ہے تو آپ اچھا سائیکل آئیے
اچھا سا لانے کے لیے وہ پھر دیکھے گا بعد میں جب وہ کام کرے گا نا پھر کہاں پہنچے گا کام وہ گرم لیکن ابھی اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے صرف فائیو تھاؤزینڈ ہے بجٹ آیا آپ کو سمجھ
جی جی جی تو پھر ایک کام کرے
کیا
آپ ایک کام کریے آپ جو ہے آ اپنے جو پیسے ہے وہ کسی کو ادھار دیجیے دس دس ٹکا بھاؤ باض پ
بس نہیں بیاس بیاس بس نہیں
ج
ہاں
تو وہ آپ کو پانچ ہزار ایک مہینے کے بعد پانچ ہزار پچاس نہیں پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ سو من جائیں گے
پھر دس ایک سال کے بعد آپ کو بن جائیں گے پت ہے کتنے
کتنی
پتا ہے کتنے بن جائیں گے ایک سال کے بعد
کرھر
ایک سال کے بعد بن جائیں گے آپ کو وہ گیارہ ہزار روپے
ذرا آپ اپنی فضول باتوں کو بند بند کیجیے ذرا آپ میری بات کو ور سے سنیے ذرا سیریس ہو جائے میں آپ سے کچھ
ج میں سے منتو ہو ترتاوں روکے میں اب تک اٹ رہا تھا رک میں اچ آپ کی بات سنوں گا ہاں بولیے آپ کیا بول رہے تھے آپ
بولا نا اس کو ذرا سا کوئی ایک مشورہ دو وہ کیا وہ کون سا فون لائے اس کو نوٹ فٹ ایٹ پرو مل رہا تھا پانچ ساڑھے پانچ ہزار میں
جی
اور دوسرا فون ریڈمی کا کچھ فورٹین ہے نا
جی
وہ نائن تھاؤزینڈ میں مل رہا تھا جو ایٹ ونٹی تو ایٹ ون ٹوینٹی ایٹ جی بی کا وہ
ا تو میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ اس کو بولیے کہ بھائی پانچ میں نہیں میں دو ہزار میں دوں گا اگر آپ کو برابری آئے گی اگر آپ اس میں آسان ہو جائیں گے تو تولے یہ اچھی بات ہے دو ہزار میں وہ بہت ہی بہترین فون ہے
کون سا
نوٹ ای پرو
تمہارا دماغ ٹھیک ہے
جی بالکل میں الحمد للہ میں تو بہت ہی تندرست انسان ہوں
کیا فضول بات ہے کون دے گا دو ہزار میں جب یہ نوٹ فائیو پرو دے رہے ساڑھے چار ہزار میں تو تو کون دے گا ا
جی جی تو اس کو بولیے پھر میں ساڑھے چار دوں گا اور پانچ سو میں ٹپ دوں گا آپ کو
ذرا آپ اپنی باتوں کو ذرا اپنی ذراپ سوچ سمجھ کے اپنی باتیں بوولے
جی چلیےھر سنے سنیے آپ اس کے پاس جائی آپ اس کو بوولے بھائی آپ کے پاس کوكت کون س فون ہے
ہاں
جب آپ اس کے پس پہنچیں گے تو وہ بولے گا آپ کو مجھے یہ والا فون ہے تو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے دیکھیں گے کہ اگر کوئی چھ ہزار والا فون ہوگا اس کو اس کو بول گا اگر اچھا ہوگا فون تو اس کو بولوں میں پانچ چھ ہزار دوں گا اور مانے گا تو لوگ لو گے لیکن اگر کوئی پانچ چھ ہزار کا ہوگا اور اب آب ٹھیک ٹھاک لگے گا آپ کو کہ ہاں یہ ٹھیک ہی ہے کنڈیشن کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کڈیشن کے حساب سے کوالٹی کے حساب سے آب خود دیک ہوگی ادھر پہ اور وہ نیا کتنا فون ہے وہ بھی خود ہی دیکھو گے
ہاں
کنڈیشن کے حساب سے اگر اچھا ہوگا تو بولو کہ بھائی اگر وہ پانچ ہزار کا ہے میں ساڑھے چار ہزار دوں گا اور پھر اس کو اٹھاؤ اور پھر جو اچھی فون ہےاں وہ چلو ہو اچھی بات جو ہے آپ کو اس میں کیا اتنا کیا سوچنا ہے یہ آب
وہی ب رہا نا میں بھی پھر بھی ہے نا یہی آئے گا اس بجٹ میں آئے گا یہی نوٹ
وہی وہی وہی میں کہہ رہا ہوں جو اگر آپ کو تک کہ چھ ہزار یا س ساڑھے پانچ ہزار کا کوئی اچھا فون ہوگا نا
اس کو لو پانچ ہزار میں تو
ہاں یا پھر اگر کوئی ب رہا ہوگا سات یا ساھے سات ہزار کا کوئی اچھا فون بہت اچھا فون جو لگے گا نہیں ا اگر میں کو پانچ سر
دو ہزار ادھار اگر وہ دو ہزار کا ب لےینا
ہاں وہ چلے گا لیکن اچھا فون ہونا چاہیے اتنا ہی
وہ بھی ٹھیک ہے اب ہمارا وقت
چلیے ہمارا وقت سماعت ہوتا ہے اپپ کوئیتری سے فون جی بیٹھے بیٹھے اللہ حافظ
ا